وعلیکم السلام بھائی جان
اور آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب خیریت
الحمد اللہ بائی جان آپ ٹھیک ہو بھائی جاں
جی سب خیریت ہے اللہ کی دعا اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے اور بتائی بھائی جان کیا کر رہے
بس بھائی جان ابھی نماز کا ٹائم تھا نماز پڑھی بھائی جان
کھانا کھا لیا بھائی جاں
ابھی نہیں ہوا بھائی جان کچھ ٹائم کے بعد
اور بتائیے موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
موسم آج تو گری بھائی جان ہلکی پھلکی بارش گر گئی آج
انشاء اللہ چلو آپ یہاں پہ تو اللہ کی دعا سے بارش تو ہو گئی ہمارے یہاں تو بارش ہی نہیں ہوئی ہے کافی دنوں سے
اچھا بھائی جان
میں گرمی زیاد ہو رکھی بھائی جاں
تو بھائی جان کس کس ریلیٹڈ آپ کو آج بات کریں گے
ہلو ہاں بھائی جان
بول رہا ہوں کہ کیا کس پہ آج بات کریں گے ہم دونوں
بھائی جان ہم بات کرتے ہیں آج سوشل میڈیا کے بارے میں
اوکے بھائی جان
دیکھو بھائی جان آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے جیون میں ایک میٹ مہتو پورن ب بندو بن گیا ہے سوشل میڈیا کے بنا مانو جین میں ا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے سوشل میڈیا ایک ایسا سنسھن بن رہیاا ہے جس سے مانو جین میں کافی سارے کاموں میں یہی کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان شاء اللہ آپ نے یہ بھی دیکھا ا ہوگا سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے اور سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے بھی ہیں ان شاء اللہ کی کچھ لوگ آج تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہی اپنے گھرسے ہی اپنا بزنس وپار چلا رہے ہیں تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں اور روزگار مل بھی رہا ہے کچھ لوگوں کچھ لوگ آن لائن ارننگ کر کے بھی پیسے کما رہے ہیں جناب اور کچھ لوگ بگ ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا سے ہم اپنے کسی کسی دور کے رشتے دار کو سے ویڈیو کال بات کر کے اسے اپنے پاس میں محسوس بھی کر سکتے ہیں جناب
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے جو بولا بہت اچھا بولا
جی جناب
کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا کے مطلب جتنے آپ نے فائدے بولے نا اس سے زیادہ اس نقصانات ہیں بھائی جان اگر ہم سوشل میڈیا سوشل میڈیا کی بات کریں گے بائی جان سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر تک انسان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم بڑوں کی بات کریں بھ جن ہم چاہے سوشل میڈیا انسٹ انسٹاگرام ہو فیس بک ہو کوئی بھی ایپ جو جو سوشل میڈیا میں انکلوڈ ہوتا ہے اس پہ اگر ہم مطلب زیادہ دھیان سے نہ دیکھیں پھر ہم کسی بھی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے یا کسی بھی چیز کا ایڈ آتا ہے ہم نہ بنا دیکھے بنا اس کا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پڑ کے ہم سیدھے اس پہ کلک کرتے ہیں پھر ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے ہمارے جو بھی اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تو جو بھی
جی انشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی ج ایسا میرے ساتھ بھی ہو ہو چکا ہے جناب ایسا تھا کہ میں سے اسٹا چلا رہا تھا اس سے ریڑ آ رہا تھا تو اس نے میں نے اس سے کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں اس نے میرا نام اکاؤنٹ نمبر آدھار نمبر اتیاد فارم تھا وہ بھرا بھر دیا میں نے وہ سبمٹ کر دیا کچھ دیر بعد ایک اوٹی پہ آتا ہے ادھر سے ایک کال آتا ہے کہ انشاء اللہ آپ کے کاتے میں کچھ پیسے ڈال رہے ہیں یہ او ٹی پی آیا ہے تم او ٹی پی دے دو ت میں نے اٹی انشاء اللہ میں نے او ٹی پی دے دیا مگر انہوں نے میرے خاتے سے بیس ہزار چار سو چوبیس روپئے ہڑپ لیے ان شاء اللہ میرےاتھ رڑوں میں پھر وہ کھاتا بند ہی کرنا پڑا اور
وہ
آپ نے دیکا ہوا یہ لوگ باغ ہیں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایسے کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے ماددھیم سے سائبر کرائم کے آادی بھی ہو گئے ہیں سائبر کرائم کر رہے ہیں کچھ لوگ فراڈ بھی کر رہے ہیں س س م ہمیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کو
کسی کے ساتھ بھی شار ماشاء اللہ بھائی جان بہت بہت اچھا اچھی بات بولی آپ نے کہ ایک تو اپنی پرسنل جو ڈیٹیلز ہے وہ نہیں شیئر کرنی ہے اور دوسری بات جو آپ نے غلطی کی ہے او ٹی پی دیا ہے
جی جناب وہ غلطی ہو گئی ان شاء اللہ اب کیا بتاتا ایسا ہو جائے گا وہا کہتے ہیں نا وہ لالچ بوڑھی والا ہوتی ہے
وہی بشہ ہاں آپ کو وہی بھائی جان آپ کو مل گئی ن سبق اب آپ دوسروں کو بولو گے کہ یہ جو او ٹی پی ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہوتا ہے یہ او ٹی پی ایسی مطلب اگر کوئی دوست بھی ہوگا نا اس کو بھی بنا دیکھے او ٹی پی کبھی بھی نہیں دا
ج آج کے سمے میں کسی کو او ٹی پی نہیں دینا چاہیے کوئی کسی ک کا نہیں ہے ان شاء اللہ سب اپنے اپنے مطلب کہ ج یوج کر رہے ہیں کوئی کیسے بھی یوز کر رہا ہے کوئی کیس بھی یوز کر رہا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے انشاء اللہ
ہ آج کل بائی جان کوئی بھی انسانیت نہیں دیکھتا آج کل لوگوں کو نشہ ہو گیا ہے پیسوں کا پیسوں کے لیے انسان بہت مطلب ب بہت گر گیا ہے وج وہ نہیں دیکھے گا کیا کہ میرا آگے والا دوست بھائی ہے اس کو بس پیسے سے گرض ہوگا بھائی جان
پیسوں کے لیے انسان اتنا گر چکا ہے کہ انسان کوئی بھی اگر کسی انسان کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنے ہم اب بھائی جان کو بولے اپنے بھائی جان کو مار دو تو پسے د رہا ہوں تو وہ پیسوں کے چکر میں اتنے اندے ہو جاتے وہ اپنے بھائی تلک کا قتل کر دیتے ہیں بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آج کے سمے میں پیسے کی قیمت قیمت اتنی نہیں ہے مانو جیون کی اہمیت زیادہ ہے ان سارا
ہاں تو بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے مطلب یہ تو ہوئی بڑوں کی بات کہ بڑوں کو سوشل میڈیا پہ پہ دھیان رکھنا ہے کہ او ٹی پی یا کسی لنک پہ کلک نہ کرے اب اگر ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے بچوں پہ کیا ہوگا سوشل میڈیا کا اثر جو مطلب بچے ہوگئے لگ بھگ اٹھارہ کی عمر کے مطلب ین ایج کے ان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے مطلب گرم ہوتا ہے ان کا خون وہ جب دیکھتے سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ وہ جب دیکھتے ہیں کسی میرے شادی کا وہ پوسٹ دیکھتے یا کسی کا دیکھتے برتھ ڈے کوئی سیلیبریٹ کرتے ہے اس کو آئیف فون مل رہا ہے یا کچھ ایسا ایسا مطلب جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں آتا ہے کہ
جی را تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہگی ایسی زندگی جی ہم یہ ایسا کریں وہ اسی چیز کو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کچھ آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ بچے تو آن لائن اب ایسے انسٹا فیسک چلا رہ آتا ہے کہ اس گیم میں پیسے آ رہے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں گھر والوں کو پت ہی نہیں چلتا ہے گھر والوں کے کھاتے کی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں پیسے کمانے کے چکر میں کئی اور وہ اپنے گھر والوں کا پیسہ دے بیٹھتے ہیں مگر کچھ کما نہیں پاتے ہیں ہمیں بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہے
ہاں بھجن ماشاء اللہ بھجن یہی پھر مسئلہ ہوتا ہے بچوں میں کہ بچے نہا سوچتے ہیں کہ مطلب جو ہماری طرح ہو گیا کہ مڈل کلاس فیملی کے بچے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ہے پھر وہ مطلب وہ مت سمجھے گے کہ ہمارے جو گھر والے ہمیں اتنا بڑا کیا دن مطلب شام کو کھانا دے رہے پڑھا رہے مطلب پڑھائی کا فیس بھرھ رہے ہے وہ ان کو ان کے ذہن میں نہیں آتا کیونکہ ان کا خون ہوتا ہے گرم وہ نہا اس سوشل میڈیا پہ جو یہ غلط غلط دیکھتا ہے ان کے دماغ میں مطلب ایک تو ان کا دماغ ہوتا ہے خراب بولتے کہ
جی
اگر اس کے پاس یہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے جس کی وجہ سے ان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب غصے میں ہوتے جس کی وجہ سے وہ جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پہ بھی اچا
تا ہے ان چیزوں میں مھے کو انٹرسٹ ہے انینٹر انینٹر چتے ن وہ سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں اور اسٹینڈ بھی کرتے
ہاں
تو کئی لگ ہیں
ہاں ماشا اللہ بھائی جان صحیح بول رہے ہو اب دیکھو چ سوشل میڈیا تو بہت مطلب انسان کی جو دن بہ دن زندگی ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا لیکن آج کل کے جو لوگ ہے مطلب ہمارے جیسے ہی مطلب وہ سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے دیکھو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ فراڈ کرتے ہیں کچھ لوگ غلط جو نیوزیں ہوتی ہے وہ چلاتے اور ہم ہم جیسے لوگ پھر وہی نیوزیں شیئر کرتے بنا بنا جانکاری کے
یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا ا کچھ لوگ آگ تو کئی کوئی کسی دھرم کے بارے میں برا بول رہا ہے تو کوئی کسی دھرم کے بارے میں کوئی کئی لوگ تو دھرموں میں لڑائی کر پاتے تھے ہندو مسلم میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے مگر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا سوشل میڈیا سے ہمیں یہ ن نقصان تو ہے کہ آپ نے دیک ہوا کہ آج سے بیس سال پہلے جب یہ دس سال پہلے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا ٹی و سب ہم لوگاں ٹی وی دیکھا کرتے تھے فیملی ایک ساتھ ٹی وی دیکھا کرتے تے لائٹ آیا ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگ آگ ایک دوسر کے سھ نہ تو بیٹھتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں وہ اپنے فون میں ہی لگے رہتے ہیں اور نہ وہ کسی سے بات چیت کر پاتے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گھر میں اپنے اپنے کمروں میں لگی رہتی ہیں فسسٹا اتیاد پ اپنا سمے وتیت کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں سمے کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے
وہی بائی چانس مطلب سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ جو دھرم کے نام پہ نفرت پھیلاتے بھائی یار چاہے ہندو ہو ہو مسلم ہو وہ سب ایک ہی مطلب ہندو مان کسی کو مطلب وہ بھی تو مانتے ہیں نا مطلب جیسے ہم مسلمان مانتے ہیں خدا کو
ہندو مسلم تو ایک وہ ہے اور گھوم تو سب میں ایک کہ یہ جیون تو سب کا یہ ہی ہے یہ تو دھرتی پہ بنا ہے یہ تو دھرتی پہ بنایا گیا ہے ہندو مسلم یہ تو دھرم تو دھرتی پہ بنایا اوپر سے تو ہم سب ہمیں سب مانو کا جیون دیا ہے ہم سب میں ایک جیسا خون ہے سب ایک جیسا شریر ہے سب ایک جیسے کام کرتے ہیں تو ان شاء اللہ اسٹ میں ایک دوسرے سے جلنا بلنا کیوں لوگ باگ مگر کچھ لوگ باگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو چیزوں میں انٹرسٹ آتا ہے دونوں کا کوئی کسی طرح کے با ہوتا ہے پھر لوگوں کو بڑکاتے ہیں ان شاء اللہ لوگ آپس میں جگڑتے ہیں پھر دنگے فساد ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لا اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہی بائی جان خدافظ
خدا حافظ